ہلو ہلو
ہلو
سلام و علیکم محترما
ہلو السلام علیکم
ہلو
کیسی ہیں آپ
ہم خوب بہت خوب ہیں
جی اچھا بتائیے آپ کے خاندان میں کیسے ہیں ہم بھی خیریت سے ہیں الحمد للہ آپ بتائیں آپ کے خاندان میں سب کیسے ہیں
ہمارے خاندان میں بھی سب خیریت سے ہیں
اچھا ہے محترما آپ بتائیں آپ کے یہاں موسم کیسا ہے
موسم ہمارے یہاں بہت خوشنما ہے سہانا ہے آپ بتا
ارے کیا بتیں ل ہل ولا ابتیا خدایا موسم اتنا گرمی والا ہو رہا ہے کیا ہی بتیں آپ کو کولر میں تو عمر س ہو رہی ہے بہت زیادہ اور پنکھوں سے کام نہیں چل رہا پتہ نہیں لوگ اور م ایک دم مڈل کلاس لوگ ہیں نا تو اے سی بھی لگا نہیں سکتے کیا ہی کریں اور لیکن کولر تو بہت زیادہ امس دے رہا ہے کیا آپ کے یہاں بھی ہو رہا ہے کیا ایسا
یا اللہ رحمت ب رحمت کری آپ
کیا ہی بتائ اور پت ہے موسم کے تو ایسے عجیب سے مجج ہو گئے ہیں عجیب عجیب سے مجاج ہو گیا کبھی تو گرمی ہو جاتی تی ہے کبھی اچانک سے بارش ہونے لگتی ہے کبھی ایسا لگتا ہے کہ ٹھنڈ لگ رہی ہے پت نہیں ہے اتنا عجیب سا موسم ہو گیا ہے
ارے محترما یہاں بھی یہی حال ہے
کیا ہی بتائیں آپ کو پت ہے ایک تو یہ بھی وجہ ہے کہ لوگ قدرت کے ساتھ میں بہت بدتمیزی برت رہے ہیں قدرت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں کیا یہ بتائے بنوں کی کٹائی کروا رہے ہیں
بالکل بروں کی کٹائی کروا رہے ہیں ان کی دیکھ ریکھ نہیں کر رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائیں تو قدرت بھی قدرت بھی ہاں ساتھ دے گی آپ قدرت کہاں سے ساتھ دے
بتیں ایک پیڑ ایک پیڑ اگر کاٹے تو اس کی جگہ وہ دو پیڑ لگائیں یہ ہونا چاہیے لیکن پتا نہیں بندوں کو کیا فرق نہیں پڑتا
ارے محترما محترما ساتی کرام اور عزیز عزیز لوگ ہیں یہاں ایسے
کیا حال ہے مطلب ہ اللہ تھوڑی سی ان کو برکت بخس ہیں پیڑوں کو محفوظ کیا ہو تو پیڑ کاٹنے کے بعد میں پیڑ لگات نہیں ہے بن بنوں کو درختوں کو کاٹتے جا رہے ہیں
درختوں کو تو درختوں پہ تو بہت زیادہ کٹائی ہو رہی ہے دھوئیں کے اضافہ پھیل رہا ہے پانی بربادی ہو رہی ہے ماحول متاثر ہو رہا ہے بالکل
ماحول خراب کر رکھا ہے سچ میں موت ما پتہ ہے سرار بھی اتنا نہیں سوچتی سرار بھی ایسے آڈر کر دیتی ہے جیسے بنوں کو
ارے محترمہ ارے محترمہ سب کا پر جائے یہ تو سب کا ہی پر جی کہ درخت لگائ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیںا حفاظت کریں ان کی
بالکل ابھی کچھ ٹائم پہلے تو چھتیس گڑھ کے چھتیس گڑھ میں بنوں کی کٹائی کے لیے اتنا لوگوں نے سب کچھ آندولن اٹھایا تھا ایسے تیسے کر کے وہاں پہ کٹائی رکوائی تھی اور ابھی کچھ ٹائم پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ اراولی کو بھی سمتل کروانے کے لیے سوچ رہے تھے لوگ پتا نہیں بندوں نے کیا اپنے دماغ میں بیٹھا اٹھا رکھی ہے یہ چیز ہے
یا اللہ اور رحمت رس ہے
پتا ہے ارالی ہمار راستھان میں کھیتڑی سے لے کر کے نیم کے تھانہ تک ہے پھر بھی اتنی اتنی والی اراولی کو کٹوائیں گے تو کیسے کام چلے گا رلی پر کم سے کم ٹین پرسینٹ جن سنکھیا رہتی ہے اور نائن پرسینٹ رائ ان میں اراولی ہے پھر بھی پت نہیں کیوں اور پچ پچاس سے اسی سینٹی میٹر پچاس سے اسی میٹر ت اس پہ بارش ہوتی ہے اگر ایسے اراولی ہاں بالکل اراولی کو کٹوا دیا وہاں پہ بارش نہیں ہوگی بارش نہیں ہوگئی تو دقت کتنی ہوگی کتنی اتنی تکلیف ہوںگی بنوں کو کٹوا رہے ہیں بنوں سے ایک اتنی ساری میں اتنے سارے ج
اگر ہمارا ہمارے درقی محفوظ نہیں ہوں گے تو انسان اور تمام مخلوق مخلوقات کی زندگی بھی صحت مند اور پرسن رہے گی
بہت زیادہ آکسیجن دیتے ہیں پیڑ تو آکسیجن دیتے ہیں ہاسپٹل میں جا کر کے پتا ل لگائے آکسیجن کتنی مہنگی ملتی ہے اگر ہمیں قدرت سے سب کچھ فری میں مل رہا ہے تو ہم اس کو فری میں لے کر کے اس کو اچھے سے سحی کیوں نہیں ایسا کرتے
نہیں سہجاتا ماں بالکل پانی کی بربادی سے ہمارا ماحول بالکل مستب متاأثر ہو رہا ہے
پانی کی بربادی تو اس طرح کرتا ہیں جیسے پانی ان کے گھر کا ہے پیسوں سے سمر لگوا دیتے ہیں اپنے مویشیوں کو ایسے ملاتے ہیں جیسے
یہ نہیں ارے ان سب کا فرض ہے یہ نہیں کہ درخت لگائیں پانی کی حفاظت کریں ارد گرد صفائی کا خاص خیال رکھیں
ایسا تو کچھ بھی نہیں کرتے اراولی کی جو مٹی ہے وہ انسپٹیسال ہے پھر بھی انسپٹ س میں تو اتنے اچھے سے پودے لگائے جا سکتے
بالکل چھوٹی چھوٹی کوششیں ہی تو اپنے پریاورن کو توجع میں اہم کردار کردار ادا کر سکتی ہے
لیکن ویسا کرتے کہاں ہے وہ پتا نہیں کیا پتا نہیں کیا پریشانی ہوتی ہے ان لوگوں کو ا
ارے ان کو تعلیم کی ضرورت ہے محترمہ ان کو اس چیز کی تعلیم ضرورت ہے ان کو تعلیم ملنے کی
تعلیم ہماری ہے ہی نہیں ایسی لوگوں کو تعلیم کی تو ایسا لگتا ہے کہ تعلیم کرو سیدھا نوکری پرہ لگ جاؤ پیسے کمانے ہوتے ہیں تعلیم کا بالکل بھی ہے فائدہ اپنے قدرت کے لیے نہیں رکھتے ہیں یہ
جو تعلیم لے رہے ہیں اس کو قدرت کے اوپر تو بالکل نہیں اجما رہے ہیں
بالکل نہیں صرف تعلیم نوکری کے لیے اجمانے لگے ہیں اور تعلیم کو بس تعلیم لینی ہے نوکری لگانی ہے پیسے کمانے ہیں بالکل بھی دھیان نہیں دیتے ہیں کہ کیسی مٹی ہے کس مٹی میں نائٹروجن ہے کس میں فاسفورس ہے پتا ہے راستھان میں تو ایک جگہ ایسی فاس فورس کی اتنی زیادہ ماترا ہے کہ لوگوں کے کبٹ نکل آتی ہے دیکھیں ذرا ارے یہ ایسے ہم یہاں پہ اس کال پہ اس جگہ کے بارے میں بات نہیں کر سکتے لیکن ایک جگہ ہے ایک جگہ ہے وہاں پہ کوٹ نکل آتی ہے لوگوں کے فاسپورس کی اتنی زیادہ ماترا ہے
ارے محترما یہ تو بہت ہی زیادہ
بہت بہت تکلیفیں ہوتی ہے اور بنوں سے تو آکسیجن ملتی ہے ہمیں پھر بھی پتا نہیں لوگ بنوں کو کیوں کاٹنے کے لیے پھر وہ ہمیں لکڑی دیتے ہیں آکسیجن دیتے ہیں بنوں کی کٹنے سے ایک تو سیدھی بارش ہوتی ہے تو مٹی کا چرن ہونے لگتا ہے مٹی خراب ہوتی ہے
بالکل صحیح فرمایا بالکل صحی فرمایا
جیسے اگر ہم تعلیم لے رہے ہیں تو ہم کو پتا بھی چلتا ہے کہ کس جگہ کیسی مٹی ہے کس جگہ کیا کون سا پودا لگانا چاہیے کون سے پیڑ پودے لگیں گے اس جگہ پر لوگوں کو تعلیم بس پڑی پیپر دیے پیپر ہوئے ان کی تعلیم ختم ہوئی اور لگانی ہے بس
بس جاب لگ گئی اس کے بعد میں کام ختم بالکل تعلیم کا بالکل بھی خیال ہی نہیں ہے ان کو
ہمارے دادو ہیں وہ ہمیشہ ب بارش کے موسم میں لگ بھگ دو سو سے تین سو تک پیڑ پودے لگاتے ہیں ہم نے سنا ہے آپ کے ابو بھی لگاتے ہیں
صحیح فرم صحیح فرمایا آپ نے ہمارے اب بو جان بھی یہی سب کچھ کرتے ہیں اگر ہم پیڑ پودے لگائیں گے یہ ہمارا جو موسم ہے وہ بہت زیادہ خوشنما اور دلکش مزاج ہو جائے گا اس کا
جی بالکل محترما
کیا آپ کے خیالات پیش کریں اس بارے میں آپ
جی بالکل محترما اگر ہم پودے لگائیں گے تو اس کی وجہ سے ایک تو ہماری مٹی بچے گی مٹی کا کٹاؤ نہیں ہوگا دوسرا اگر پودے لگ رہے ہیں تو آکسیجن بھی ملے گی اس سے آکسیجن ملے گی تو اتنا موسم اتنا اچھا اچھا ہو جائے گ ہمارا پریاورن اتنا درست ہو جائے گا کہ اس میں زیادہ بیماری نہیں برسیں گی سوچھ رہے گا صاف رہے گا پر پتا نہیں بندوں کو ایسا بالکل ہوتا نہیں ہے بندے لگاتے ہی نہیں ہے ان کو تو صرف کاٹنے سے مطلب ہوتا ہے ان کو بس پیسہ چاہیے لگ لکڑی بیچی پیسہ چاہیے بس پھول پودے بھی نہیں لگاتے
موسم موسم قدرت کا ایک ایسا تحفہ ہے جہاں ہر رنگ ملتا ہے لیکن نہیں تحفہ کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں
اگر اگر اس فی الحال جو موسم چل رہا ہے اگر اس میں یہ پھول والے پودے لگائیں گے
تو باہر چ خوشبو ہوگی باہر آتی ہے
خراب خراب واتورن نہیں ہوگا پریاورن خراب نہیں ہوگا پر پتا نہیں لوگوں کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ لگائیں ہی نہیں
ارے پجاؤں میں مستی سی اور خوشبو سی گل جائے گی اگر یہ پیڑ پودے لگائیں گے جن سے پھول بالکل بالکل صحیح
اور کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے آپ کہیں گھومنے گئی ہیں ویسے
نہیں محترمہ ابھی تو ہم کہیں نہیں جا رہے گھومنے یہ موسم ہی اتنا خراب ہے کیا کر کیا بتائیں آپ
ارے پت ہے کچھ دن پہلے طوفان آیا تھا اس طوفان کی وجہ سے لائٹ وغیرہ خراب ہو گئی تھی لوگوں کے یہاں لائٹ نہیں آ رہی تھی ہمارے یہاں پانی کی ویوستھا خراب ہو گئی پانی ایسے تیسے کر کے برام نے اور ب ہمارے پڑوس میں وہ لوگ پیسوں سے انوسٹ ر لیا ہے اس کی اس سے انہوں نے پانی بھرا میں نے دیکھا اتنا پانی پھیلایا ان لوگوں نے ہم تو سوچ رہے تھے ا خدا تھوڑا سا ان کو تھوڑا سا ان کو دماغ دے تو ان کو پتا چلے کہ کم سے کم پانی ایسے فالتو میں نہیں پھیلانا چاہیے پانی کو پالتو میں پھیلانے سے ہوتا ہے کیا ہے پانی کیسے کیسے کیسے کیسے استعمال کرنا چاہیے راستھان کے ان پشچمی والے لوگوں کو پوچھو پانی کی کیا قیمت ہوتی ہے
ایک ایک بوند کے لیے ایک ایک بوند کے لے ترستے ہیں لوگ
بھی ہے پر جہاں پانی پیدا ہو جاتا ہے قدرت قدرت جس سرح
ارے محترما ہمارے پاس بھی یہی حال پلے
قدرت جس طرح اپنی فضاؤں میں جو چیزیں برسا رہی ہے لووں کو قدرت کی تو خیر کرنا آتا
قدرت قدرت کی طرف تو دھیان ہی نہیں ہے بالکل بالکل خیر نہیں ہے ان کو بالکل نہیں خدا کے قہر سے ڈر خدا کے قہر سے یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں بالکل کل بھی میں
پتے لوگوں کا کیا دماغ چلتا ہے سمجھ میں نہیں آتا خدا اپنے بندوں پر رحمت برسائے
ارے یہ موسم کی جو یہی یا خدایا موسم کی یہی تو جو تبدیلی جو ہماری زندگی میں نئے رنگوں اور امنگوں کا اعلان کرتے ہے اور اگر یہی لوگ ایسے کریں گے تو یہ کیسے بالکل بالکل اور یہ کیسے ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا کر تو
پت نہیں اپنی تعلیم کو استعمال کریں دیکھیں کہ کہاں
ارے محترمہ تعلیم کو کہاں سے استعمال کریں گے یہ لوگ تعلیم تو انہوں نے بس نوک نوکری کے لیے حاصل کریے
بس اپنی تعلیم کا نوکریوں کے لیے بس استعمال کیا کیا جاتا ہے ورنہ دیکھیں کیسی مٹی ہے کون سی چیزم میں نائٹروجن فاس ف کہاں کیسی چیزیں لگائی جا سکتی ہیں کہاں کس طریقے کے پودے لگائے جا سکتے ہیں سرکار بھی اپنے پت نہیں اپنی عمارتیں بنانے کے لیے بنوں کی کٹائی کرنے لگی ہے بنوں کی کٹائی میں اپنا پورا دھیان دیتی ہے جائے مار بنانی ہے یہاں اس طریقے کے ہوٹل بنانے ہیں یہاں یہ کرنا ہے یہاں وہ کرنا ہے سرکار کو بھی سوچنا چاہیے درختوں کو نہیں کاٹنا چاہیے جئیے
درخت کاٹ رہے ہیں کٹائی کر رہے ہیں گھروں میں استعمال استعمال کر رہے ہیں اس
ہاں بالکل اپنے اگر آپ ایک ایک پیڑ کو توڑ رہے ہیں اگر ایک پیڑ کو گرا رہے رہے ہیں آپ اگر اس کو کاٹ رہے ہیں تو اس کی جگہ کم سے کم ایک
بالکل ایک لگاؤ اگر دو کاٹ رہے ہو تو ایک لگاؤ کم سے کم نہیں لگ رہا محترما
ہیں پانی کی اور پیڑ پودوں کی قیمت انہوں نے انہوں نے ہی ہمیں سے کھائی ہے بالکل ہم ہمیں ایسے کرنا چاہیے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے سب کچھ ہمارے گھر والے ہمیں سکھھاتے ہیں ویسے آپ نے اتنی دیر ہم بات کی اس کے لیے شکریہ آپ نے ہمیں جو اتنا قیمتی وقت دیا ہے اس کے لیے بار بار شک شریہ ہم دعا کرتے ہیں جیسے آپ کے ابو ہیں جیسے ہمارے دادو ہیں ایسے ہی خدا کے بندوں کی ایسا ہی دماغ ہو جائے گا کم سے کم یہ تو یہ تو سیکھیں کہ ہمیں پریاورن
یا اللہ آامین
آپ گما بس آپ دعا کریں کہ آپ کو بھی پریاورن کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے قدرت کے لیے کچھ کرنا چاہیے